ا کی سلو
ہیلو
ٹھیک ہو
ہاں آپ کو پتاہ ہے مجھے
بس
رچر ڈی
نینچڑ
ہاں
اب سونا ہے آپ کو
ہاں میں تو سو جاتی ہوں نو ساھے نو تک
اتنا جلدی سو جاتے ہو
ہاں بھائی میں اٹھتی ہوں ہ صبح ساڑھے چار آپ کو پت ہے
جلدی کیا جم جاتے ہو صبح
ہاں صبح ساھے چار اٹھتی ہوں پھر مجھے پکانا وقت میں پانچ بجے تک اپنا پکاتتی ہ داقتی ہوں
اچھی بات چھ میں تو میں دس
تب ہو
نہیں جلدی اٹھنا تو اچھی بات ہے نا
بولتے ہیں کہ جو جلد ہی اٹھتا ہے وہ دن بھر لیکن میں تو دن بھر مری مری ہوتا کییہوں
ہاں یہ بات تو صحی ہے جب اسکول کے ڈیز ہے نا جب میں ٹینتھ تک ک
پتا نہیں نہیں پتا نہیں یہ کون سا سے لوگ ہوتے ہیں جو چ بولتے ہے کہ جلدی اٹھنے سے ایکزرسائز کرنے سے ایکٹو رہتے ہیں دو گھنٹہ ایکسرسائز کرتی ہوں لیکن پورا دن جیسے مجھے کوئی
آپ کو پت ہے جب ہم اسکول جاتے تھے نا اس ٹائم ہم اھتے تھے سات آٹھ بجے اور بولتے تھے اسکول نہیں جانا من نہیں کرتا وہ یہ آج میں بولتا ہوں کہ اسکول کے دن بہت اچھے تھے وہاں مستی کرتے تھے آج وہ دن یاد آ رہے ہیں اسکول کے ہاں آپ کس اسکول میں پڑھتے تھے پہلے
اوررن پبلک
اچھا بچپن سے
پہل سن سرکل ہمارے محلے کا بڑا مشہور سکول تھا
ہاں سن سرکل ٹینڈل ہٹ اور جو گورنمنٹ
ہاں آپ کو کچھ آپ کچھ یاد ہے سن سرکل اسکول کا
میرے کو اس کا وہ جو سیھیا تھی وہی صرف یاد ہے اور واش روم اور وہاں کا ایک سر جو جس کو شریف سر بولتے تھے
ہی
وہ بہت اچھا
آج کہاں پہ کرتے تھے
ہم گھر جا رہےائی کرنے کے لیئے
چاہتے تھے اور دوسرا آپ کو یہاں بیٹھ
ہ ہاں ہاں ہاں وہ میرے کو یاد ہے ہاں وہاں پہ دیوار کے ساتھ جو جگہ ہوتی تھی وہ بیٹھنے کی اسی اسی پ ہم لنچ کرتے تھے اور ہم آدھے لوگ ایسے بھی تھے جو گھر جاتے تھے لنچ کرنے کے لیے سر گھر کے گھر
ہاں ہم جاتے تھے نا
جاتے تھے نا
کسی کے گھر لانچ کرنے
ہاں بہت ٹائم اچھا اس بات کو بھی آپ کچھ کچھ یاد میں کچھ کچھ یاد ہے کچھ کچھ
یہ تو سارا وہاں کا یاد ہے مجھے
اس ٹائم اس ٹائم میں نمبر تیس خاص ہاں ہلو
میرا بھائی ہے نا اس نے کیا کیا پہلے دن ہی اس نے پہلے دن
ایک ٹیچر کو کاٹا تھا ہاں وہ مجھے یاد ہے ہاں وہ مجھے یاد ہے اور میرا آپ کو یاد ہے کہ اس اسکول میں ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ ابھی بھی ہم کو دیکھتے ہیں مطلب یہیں سے رہتی ہے میرے گھر کے پیچھے جو والی کالونی ہے نا اسی کالونی میں وہ رہتے ہیں
کون سی ٹیچر
میرے کو اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے جو نا یہیں پہ مطلب ہمارے ایک گھر چھوڑ کے ہے اس کا بھائی مولوی صاحب بھی ہے
ہاں جس جاتے تھے
ہاں ہاں ہم جاتے تھے یہیں پر ہاں ہاں بہت مزہ آتا تھا پہلے آج تو ہم جاتے ہیں کالج اور دوسرے اسکولس وہاں پہ اتنا مزہ نہیں آتا ہے
نہیں کہاں آج کل کیا آپ لیکن جب چھوٹے تھے آپ اور کتنی کیٹی بہن
ہم آ کے بس ٹیوشن بھی آتے تھے نا پڑھنے کے لیے آپ کو یاد ہے ہم آتے تھے آپ کے پاس ٹیوشن
ہاں ہاں اب جو آتے تھے نا آپ ہلو ہلو ہلو آپ سن رہے ہو میری بات
شاید ہلو ہلو
ہاں بولو بولو
ہلو
ہاں اب آ رہی ہے آواز آپ کی آواز کو کیا ہوا تھا
آ کو کر رہی ت جی ہلو ہلو آپ میں نے سنا
اصل میں نا میرے کزن کال کر رہا تھا پھر سے اصل میں میں ابھی بھول گیا اس کو کال بیک کرنا
میں نے آپ کو ایک چیز واٹس ایپ پہ سینڈ کیا آپ دیکھو خو
ہاں یہ کون یہ میرا
یہ آپ کا بڑا بھائی ہے نا ہاں
ہاں دیک اس ٹائم میں کیاسا تھا
میرے پاس بہت کچھ ہے
ہاں آپ کے پاس بہت پکچر سیو رہتی ہے میں نے دیکھا ہے آپ کا لیپ ٹاپ
میرے پاس بہت کچھ ہے دیکھو اور بھی میں آپ کو کچھ سینڈ کر رہی ہوں دیکھو ہو یہ بھی
یہ تو میرا ہوگا شاید یہ بھی ہاں یہ ہے نام تین بھائی تم دیکھو نا میرا بیچ والا بھائی نا وہ کیسا ہے
ہ ارے اس کےت تو مجھے یہ اس کا حصو کیا ہے میں دکھاؤں گی دیکھو منمو جی
جیسے لڑکی ہے اچھی بات ہے فیملی جی
یہ والا دیکھو یہ والا
پ ہے اس ائم
ہاں
آپ کی بھی ہے میرے پاس
ہاں
آپ کی اور آپ کی بہن کی ہاں میں نے پکا ہے و
ہ آپ کو پت ہے آج نا میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے پھر سے ابھی
آپ کرو نا ایک کام آپ اپ کرو ریسٹ
ہاں میں تو دن بھر ایک کمرے میں بیٹھا تھا
ہاں اب کرو اچھے سے ریسٹ
ہاں اچھا ہمم اور سناؤ آپ آپ کو پت ہے ہم کر رہے تھے ہم کرے تھے کزن اور میں بات کے آج کل نا بہت ساری جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں دیکھو بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں آج کے دیکھو کتنے ہیں
آپ کو بعد میں کال کر
ٹھیک ہے اللہ حافظ